ہلو السلام علم وعلیکم السلام علیکم
سب خریےتے ہے
سب خریت ہیں آپ سب خیریت ہیں
جی سب خریتا ہے امی ابو سب خھریتے ہیں جی بولیے
ہاں امی جان امی جان سب کہہری ہوتے ہیں بھائی جان اور کیسا ہے کیا چل رہا آج کل ہے جو موبائلس ہو بہت یوز کر رہے ہیں موبائلس سے یہ انٹرنیٹ کی دنیا ہے
جی بھائی
کیوں جلد سے موبائل کا بہت یوز کر رہے ہیں لوگ وغیرہ جو موبائل پر دھیان زیادہ دے رہے ہیں اس سے کیا ہے ہمیں آنکھوں پر بہت فرق پڑ رہا ہے اس چیز سے اور ہمارے مائنڈ میں بھی بہت وائبریشن رہتا ہے چیز سے کیکہ ہر ٹائم ہم موبائل یوز کرتے رہیں گے تو بہت نقصان کرتا ہے ہمیں موبائل ہےگ کی انٹرنیٹ کی دنیا میں آج کل جو جن کیا سمجھنے لگے موبائل کو اتنا ہی کام کے ذریعے یوز کریں تو اچھا رہے گا ہر ٹائم یوز کرنا تو غلط ہے کہیں انسٹاگرام چلانا فیس بک چلانا یہ تو سب غلط ہی ہے نا کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی عادت لگ جاتی ہے لت لگ جاتی ہے سوصل لت لگنے کے باوجود بھی بھائی جان کی بھی اسھر من کرتا ہے تو اسی کا کھلنے کا من کرتا ہے ٹائم کیوںکہ کہیں انسٹاگرام کھلنے کا کہیں فیس بک کھلنے کا اور بھی اسنیپ چیٹ ہے جو کیونکہ غلط چیزوں پر دھیان دیں تو غط ہی آئیں گی پھر اس کو یوز کریں تو ویسے تو موبائل ہے تو وہ ایک دوسرے سے بات کرنے کے ذریعے کا وہ سودا ہے کیونکہ ایسے نہیں ہے کہ ہم دوسرے کی خبر لے سکتے جسے آپ رہ تو آپ سے ہم بات کر سکتے ہیں ہم آپ کی خبر بھی لے سکتے ایسے یوز کرنا بہت اچھا ہے لیکن ایسے نہیں آنا تھا کسی کے لیے بھی ویسے یوز کرنا غلط چیزیں دیکھنا اس میں غلط یوز کرنا توب تو گغلط ہے اور اس کی تو آپ نے دیکا آج کل بچے ہیں جو موبائل کو بہت رو رو رو کر لے لیتے ہیں روٹی نہیں کھائیں گے کھانا نہیں کھائیں گے جب تک ان کا موبائل نہیں دیں گے وہ پہلے ہی بول دیں گے میں روٹی جب کھاؤ گا میرے کو موبائل دیجیے سو موبائل کا یہی ہے کہ ذریعہ بھائی جان کی پہلے تو بچوں کو پڑھائے تو اچھا رہے گا کیونکہ چلو مان دسے اسکول چلتا ہے اس میں لنچ ہوتا ہے ایک تیس منٹ کا بیس منٹ کا یا پچیس منٹ کا ایسے ہی موبائل کا یوز کرنا چاہے جیسے بچوں پڑھنے کا من کر رہا ہے تھا وہ اس کو پڑھنے دو اس میں مطلب اس ب بچے سے یہی یہی بول دینا چاہیے کہ دس منٹ بد وہ مطلب دو گھنٹے بعدیرے کو دس منٹ کے لیے موبائل مل جائے گا تو پھر وہ پڑے گاب کیونوں میرے کو موبائل گا
جی بھ جان جی بھ جانا آپ نے صحی فرمایا موبائل سوشل میڈیا کے طرف مطلب ففٹی ففٹی پرسینٹ آدمی نقصان داک ہو رہا ہے کیونکہ کی فصل
اور آپ نے دیکھا اسی پرسینٹ تک ہو رہا ہے
جی بھجن
چونکہ اس پ بہت دھیان دیا جا رہا ہے موبائل پر ویسے لوگ سمجھ ہی نہیں پار رہے یع کیا ہو رہا ہے
جی بائی جانا آپ نے
یوز ہاں کیونکہ موبائل کا ذریعہ بہت بن گیا یہ سوشل میڈیا دنیا ہے اس میں جو کیکہ اس میں انٹرنیٹ کی دنیا میں یہی ہے لوگ وغیرہ آج شدھ خبر نہیں دیتے کہیں جھوٹی خبر نہیں لگ دیتے کہیں موبائل پر ہی دھیان دیتے ہیں جیسے ہم ہم کیں جن بیٹ کہیں پر بھی جائیں ایسے اپنے رشتے دار میں یا کہیں اور جگہ کہیں بھائی بندھوؤں کے پاس تو پہلے دو چار بات کریں پھر موبائل پر ہی لگ جاتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں ہی نہیں کر پاتے اپنے اپنے موبائل میں بجی ہو جاتے ہیں
جی بھ جان
کیونکہ پہلے بھی لوگ جاتے تھے پہلے تو ایک دوسرے سے گلے ملتے تھے باتیں کرتے تھے ان باتوں میں دن کو کاٹ لیتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے اور تو موبائل پر بہت دان دیا جا رہا ہے آج کل ہے جو
جی بھائی جان آپ نے صحیح فرمایا سوشل میڈیا جو ہے ایک طرح سے سمجھو سوشل میڈیا صحیح بھی ہے ایک طرف سے خراب بھی ہے کیونکہ صحیح اگر صحیح چیز دیکھے گا تو دنیا بھی دنیا کی کوئی بھی چیز ایسا نہیں ہے سوشل میڈیا پہ نہیں ہے اگر اچھایکھے گ توھا اچھا پربھا پڑے گا برا دیکے گا تو برا پرھا پڑے گا سوشل میڈیا کے ذریعے کچھ اچھا کورس کرنا کچھ اچھا چیز کرنا کچھ اچھا چیز دیکھنا وہ سب صحیح لگتا ہے اگر غلط کے طرف دیکھے گا تو سوشل میڈیا غلط ہی دکھاتا ہے
بالکل سوشل میڈیا بھی اس کےیکٹ کو فرق پڑتا ہے کہ اس کو ٹیکنک کو دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ کیا دیکھنا چاہتا ہے اس میں کیا ہے موبائل میں کیا یوز کر رہا ہے یہ وہی چیز زیادہ ادھکتر آئے گی
جی بجانا
کیونک موبائل کو انا یو کریں تو بہت اچھا سر آنکھوں پہ بہت پریشر چلتا ہے اس چیز سے کیونوںہ آنکھیں میں روشنی خراب ہونے کے کارنامے ہوتے اس چیز سے کیونکہ ادھکتر موبائل کرنا تو بھی غلط مائنڈ پئر بھی بہت فرق پڑتا ہے گلیں لو وغیرہ دیکھے نے جیسے آن لائن گیم کھیلتے ہیں تو اس پہ بھی آن لائن گیم کھیلتے رہتے ہیں تو موبائل کا یوز کرتے رہتے ہیں اور لوگ وغیرہ پاگل بھی ہو گئے ہیں لائن گیم دیکھے ہو گے آپ نے پب جی ہے فری فائر ہے یہ نائٹ میں پوری پوری نائٹ نکل جاتی ان کو
جی بھجن ایسا ہوتا ہے لیکن لوگوں سمجھتا نہیں ہے موبائل کے یوج کرنے سے زیادہ
کیونکہ آ اگر گیم کھلانا ہے بندوں کو بھائی جان آف لائن گیم کھلائیے آن لائن گیم تو غلط ہے ہی ہے آف لائن گیم مسلس بھی چلتی رہیں گی خون وغیرہ چالو رہتا رہے گا سوستھ بھی رہے گا بندہ اس کو لت لگ جائے گی پھر آن لائن گیم کھیلنے کی تو پھر تو بھی جی اسی میں رہتا ہے موبائل کو ہی یوز کرتا رہے گا اپنے جین کو بھی ہکار لے جائے سی کار
اسی سوشل میڈیا کے کارن بجان یہ
ہاں سوشل میڈیا کا یوز کرے تو اتنا ہی اتنا ہی گھر ہے جتنا لابھ دائک ہے اتنا نہیں کہ وہ ہانکارک ہی ہوتا جا رہا ہے
جی بھجن سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کا اتنا یز کرتا ہے جتنا پربھؤ نہ پڑے
ہاں کوئی بھائی چلو مانتے ہم ہ کوئی نیوز دینی ہے یا خبر لینی ہے تو اس کے لیے موبائل چلانا چاہیے ایسے نہیں کہ ہر ٹائم جسے ایک دوسرے سے بات کرنی تو چلو یوز کرے کوئی چیز دیکھنی اس میں یا غلط یاسحی ہے کچھ بھی ہو لیکن لیکن ایسا نہیں کہ ان لمیٹیڈ ہی اس کو موبائل پر ہی رہنا
جی بھ جان جتنا اتنا
دیا ہے اس سے مطلب بچے تو بہت اسٹارٹنگ سے ہوتے ہیں مطلب دو دو سال کے بچے ہو پاتے ہیں دو ان کو موبائل پکڑا دیا جاتا ہے
جی بھ جان اس کی امی اب ابو کو سمجھنا چاہیے جو موبائل نہیں دینی ہے اس کو ادا بچے بچے کو عدق لگانی ہے ہمبھی لوگ کو سمجھانا پڑے گا
ہاں سب لوگوں کو سمجھائے تو بہت اچھا رہےا اور نہیں ابھی سے اتنا ہی موبائل یوز رہے گ تو وہ بہت ہانکارک رہے گا آپ نے دیکھا ہوگا بہت اس کی کرنائیں جو بہت افیکٹ کرتی ہیں مائنڈ پر موبائل آپ نے دیکھا ہو کہیں جگہ مطلب زیادہ موبائل چلانے سے وہ گرم ہو کے پھٹ بھی سکتا ہے اگر نہیں دیکھا ہوگاپ نے موبائل جیب میں رکھا وہ پھٹ گیا ایسے ہی کہ اس سے نقصان بھی بہت ہیں یوز کرنے کے بھی ہوتے ہیں طریقے
جی بھائی جان آپ نے صحیح پڑھ اور یہ بھی برا اثر بچے کا سب سے زیادہ پ رہا ہے ہاسپٹل میں کہیں کسی کا آنکھیں خراب رہتا ہے کسی کا مائنڈ مطلب ڈسٹرب مائنڈ مطلب پاگل ہو جاتا ہے کچھ مطلب اس کا
پرابلم آ رہی ہے اس میں یہی ہے کہ موبائل کا بہت یوز کرنا تو غلط ہی ہے
جی بھائی نہیں اسی لیے ڈاکٹر اتنا مطلب پیسہ لے رہا ہے سب سے
موبائل کا تو منا ہی کرتے ہیں ڈاکٹر وغیرہ ہیں ہ ار انسان کرتا ہے اتنا ہییوز کرے ہیں تو بہت اچھا رہےا
پرتیک آدمی موبائل کے یز کرنے سے پنکھیں خراب ہو رہا ہے
طریق سے موبائل ہے بھی ٹھیک ہے ایسے آپ نے کوچنگ لگا لی وغیرہ تو آن لائن آن لائن کورس بھی لے سکتے اس پڑ بھی سکتے ہیں لیکن اس میں غلط چیزیںیکھنا بھی غلط ہے
جی بھائی جان
ہاں کی اس سے سویدھا بھی بہت ہے سوھا بھی بہت ہوتے کیا آپ لائبریری لگا لو آن لائن کورس بھی کٹا سکتے ہو ایسے نہیں ہے کہ آف لائن بھی جا سکتے ہو آپ چلو آن لائن کٹا کے پ آپ کوچنگ وغیرہ گھر ہی کر سکتے ہیں چیز لیکن اس کو شدھ رہے شدھ طریقہ سے پرریوگ کریں تو بہت اچھا ہے اور غلط کریں تو غلط ہی ہے پھر تو
جی دیکھتے ہیں آج کل کے سمے میں آج کل کے جنریشن میں دیکھتے ہیں مطلب چھوٹے چھوٹے بچے جیسے لے کر بوڑھے تک دس سال بارہ سال کا ہوتا ہے کسی کسی کا چشمے لگانا پڑتا ت کسی کو
کہ ہو
وہ آنکھے کی پربلم نکٹتی دوست ختم ہو رہا ہے نکٹ دیش دوست آئی نہیں ہوا ہے کیونکہ موبائل نکٹ میں لے کے دیکھتے ہیں ایسے پاس میں لے کے دیکھتے ہیں اسی لیے سب سے زیادہ نکٹ دش دوست
کیوں نکٹ نکٹ درشٹی روگوں اس سے ت ہوتا ہے کیکہ اس کو آنکھوں کے سامنے رکھ کر اس کو یوز
یوز کر رہے بہت پربھؤ پڑتا ہے ہمیشہ دو گھنٹہ چار گھنٹہ ہمیشہ ایک ایک ہی طرف سے دیکھنا موبائل کو ایک ہی طرف مائنڈ متب ملب نا اس سے مطلب مائنڈ ڈسٹرب ہوتا ہے کہیں اچھا کرنے کا من ہی نہیں کرتا ہے کچھ ایسے اس کے بدلے اگر کچھ دیر بک لے کے بیٹھے یا وہ لے کے بیٹھے تو وہ اچھا رہے گا لیکن نہیں یہ موبائل دیک
موبائل کا چمک زیادہ بڑھا لے تو روشنی زیادہ بڑھا کر آنکھوں پر پرباؤ پڑتا ہے اس چیز سے
جی بھجن بھجن یہ بھی دیکھتے ہیں اگر سوشل میڈیا میں زیادہ لگے رہتے ہیں تو بچہ مطلب پڑھائی کے پڑھائی کی طرف من ہی نہیں لگ رہا ہے کسی بچے کو پڑ ہی نہیں پاتے ہیں کیونکہ اسکول وغیرہ کالج وغیرہ سارے مطلب فیلڈ ب تارا ہے ہر ایک ہر ایک بندے سب ڈاس کلاس کے نائنتھ کلاس کے الیونتھ کلاس کے بچے سب زیادہ فیل ہو رہا ہے اسی کے وجہ سے سوشل میڈیا پہ لگے رہا
ہاں سوشل میڈیا پر زیادہ دھیان دینا بھی غط ہے کیوں اس سے بھی بہت نقصان رہے ہیں آج ل جو کیوںہ موبائل کا اتنا یوز کریں اس سے بھی آپ بھی سمجھائیں اور ہم ہمارا ہی کارڈ ہے اسی وجہ سے کی ہم ہم یوج کر رہے ہیں زیادہ تو ہمارے بچے بھی کریں ہیں اتنا ہی فٹر تو بہت اچھا رہےا ہمارے جیون میں موبائل کا اتنا یوز کرنا چاہیے زیادہ ت تو بھائی نقصان ہی نقصان ہے ہمارے لیے سب لوگوں کے لیے ایسا ہی ہے
جی بھائی جان آپ سے بات کر کے بہت خوشی ملی اس کے لیے دھنیہ واد خدا حافظ